ج السلام علیکم
وعلیکم السلام کیس سے ہو آپ خیریت سے سب
ہان جی سب ک رہیے الگ شکر سے
چلو بڑھیا ہے اللہ کا م ہم تو کہتے ہیں سب پر بنا رہے
ہاں جی
اور بتائیے آپ
وہی پالوشن بہت ہو رہا ہے ہمارے
ہاں بالکل ٹھیک تھا آپ نے آج کل تو دیکھو جگہ جگہ کتنی اتنا پالوشن ہو رہا ہے ا
جی بہت زیادہ ہی پلیوشن ہے
آپ ہوا میں بھی دیکھ لو کتنا پالوشن ہے اور پانی کئی بار تو پانی بھی دیکھ تو آپ کتنا گندا آ رہا ہے پانی میں بھی
جی
اور پالوشن سے دیکھو آپ پتا ہی ہوگ اگر ہمارا وات واتاورن سہ نہیں دیتا تو ہماری صحت پر بھی اس کا کتنا اثر پڑتا ہے
جی یہی ہے بچوں کو کو تھوڑا سا دھیان بھی ہمیں رکھنا پڑتا بچوں کے لیے کہ بچے کیا ہے کیا کیسے کرنا ہے گندی کی گندی کی چیزوں سے دور رکھنی ہے گندے پانی سے جیسے باہر جات تے بچے پالیوشن کا بہت زیادہ پالیوشن ہو جاتا ہے دیوالی کے ٹائم پہ
دیوالی پہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا پٹاخوں کو ابھی کئی لوگ تو اب دیکھ شادی وغیرہ ہوتی ہے تو اس پر بھی ک نہ پالوشن ہو جاتا
جی بہت زیادہ پالیوشن ہو جاتا ہے یہ جو بم پٹا کے پھوڑتے ہیں یہ ان سے زیادہ ہوتا ہے بزرگوں کو بھی بچوں کو بھی سب کو دقت کرتا ہے یہ
بالکل ٹھیک آ آپ نے اب جی جو اسھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تو آپ کو پتا ہی ہوگا کتنا زیادہ افیکٹ ان کے اوپر اثر کرتا ہے پالوشن ہمارا پر اس کی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا جیسے اب کئی بار ہوتا ہے جیسے گاڑیاں سب دیکھو آپ ہر گھر میں کتنی سب کے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں وہی اسی کی جگہ ہم جیسے گورم اب تو سرکار نے بس سے چل گئی ہیں اور میٹرو وغیرہ ہو گئی ہے تو اس میں بھی ہم جا سکتے ہیں جس سے پولوشن تھوڑا کم ہویا کرے گا
جی بالکل یہی ہے کہ کہیں آنا جانا کرتا ہم لوگ تو وہ پیٹرول کے لیے ریڈ لائٹ پہ ہم رکتے ہیں تو گاڑی نا بند کر دینی چاہیے اس سے بھی بہت زیادہ پالوشن ہوتا ہے
وہ تو ہے ہی
پوں کو نہیں یوز کرنا چاہیے پالتھین کو جلانا نہیں چاہیے
بالکل ٹھیک کہا آپ نے
ان سے بھی بہت زیادہ پالیوشن ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے ہی آپ آپ دیکھو پلوشن تو آج کل کل ایک گمبھیر ہی سمسیا ہو گئی ہے
جی بالکل
ابطار خانوں سے آپ دیکھا ہوگا آپ نے کئی تو کارخانوں سے ہی کتنی زیادہ د انی وغیرہ نکلتا ہے اور کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے کچرے کو کو بھی جلا دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو پتا ہی ہے کہ اتنا پردوشن ہوتا ہے اور اس سے آپ کو پتا ہی ہے پھر بیماریاں بھی کتنی زیادہ ہوتی ہیں
جی بچوں کو بھی بیماریاں ہوتی ہیں کوئی بھی ہو مطلب جو جانور لے لو انسان لے لو کچھ بھی ہیں
سب کے اوپر یہ آپ کو پتا ہے کہ ثر ہوتا ہے ان سب چیزوں کا چاہے ہم کچھ بھی کر لیں آپ کو پتا ہی ہے پر یہی ہے کہ اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں پیڑ پیڑوں کو زیادہ لگانا
ہاں اور کاٹنے نہیں چاہیے پ
پیڑوں کو کاٹ نا بھیین چاہیے اور پلاسٹک کا بھی کم سے کم پریوگ کرنا چاہیے پلاسٹک کا ہم زیادہ اپیوگ کریں گے تو پھر لوگ اس کو پھینکتے بھی ہیں آپ کو پتا ہی ہے لوگ جیسے اب پلاسٹک کی تھیلیاں یوز کرتے ہیں ا وہ اب بین بھی ہے پرف بھی لو دیکھو کیسے یوز کرے ہیں اس کی جگ ہم کاغذ کے تھیلے یا گھر سے ہی اپنے کچھ کپڑے کا بیگ لے کے چلے جائیں تو
جی بالکل پالوشن تو ایسا ہے کہ مطلب اتنا زیادہ ہی ہے کہ ہمارے نا ہیلتھ پہ زیادہ افیکٹ
بالکل ٹھیک کا اس سے ہماری صحت بہت خراب ہوتی ہے
اور بچوں کو تو کچھ پتا ہوتا نہیں ہے وہ مطلب باہرا گندے پانی بھی کھیلتے ہیں باہر جاتے ہیں وہ مانتے تو ہے نہیں شام کو بنا جائے باہر
ہاں وہ تو ہے ہی وہ تو آپ کو پ ہی ہے پالوشن بچوں کو تو دیک تھوڑا بہت تو بچوں کو بھی باہر کھیلنا چاہیے ہم گھر بٹھ بھی نہیں رکھ سکتے ہم یہ کہیں کہ ہم بچوں کو گھر پر رکھ لیں تو وہ چیز بھی نہیں ہوتی ب ج کہا آ کو پتتا ہے آج کل کے بچے بچے گھر پر بیٹھتے ہیں بچے بھی گھر پر بیٹھ کے کہاں راضی ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ ہم کہیں باہر جائیں تھوڑی دیر کے لیے ہم ہی کیوں نہ ہو ہم بڑے بھی سوچتے ہیں کہ چلو سارا دن ہو گیا گھر پہ بیٹھے ہیں تو تھ تھوڑی دیر باہر ہو کر آئے
یہی ہے کہ بچے بس یہ ہمارے پودوں کو بھی بہت افیکٹ کرتا ہے یہ
وہ تو ہے ہی اس سے پیڑ پودوں کو دیکھو تو آپ دیکھو کتنا نقصان نقصان ہوتا ہے
جی مزدہتے ہیں سارے
بالکل وہ ایک تو دیکھو گرمی بھی اتنی ہو رہی ہے ر سے پالوشن اتنا زیادہ ہو رہا ہے یہ سب کی صحت ہی خراب ہو رہی ہے اج کل تو
اتنا بہت اثر پڑتا ہے سب چیزوں پہ
بالکل ٹھیک کہا آپ نے بچوں پر بزرگوں پر سب پر ہی اثر کر رہا ہے یہ سب چیزیں تو
ہوں یہی ہے کہ بس اپنا پیڑ پودوں کو جتنا جاہیں اتنا لگا جائے
بالکل ٹھیک تھا آپ نے
جی
پ کو دو کووں دیکھو ویسے بھی لگانا چاہیے وہ تو ہم دیکھو پھر اس سے کیا ہوتا ہے پالوشن سے ہمارا پراکرتک سنتولن بھی خراب ہو جاتا ہے آپ کو پ پ ہی اس سے پھر ساری چیزیں ہی ہمارا سب چیزوں پہ ہی اس کا اثر پڑتا ہے پھر
جھی اور زدہر تو ہمیں نا پولیتھین یا کچھ اور سب سے زیادہ تو ہمیں پنیوں کا یوز کرنا بھی نہیں چاہیے اور انہیں جلانا بھی نہیں چاہیے
بالکل ٹھیک کہا آپ نے پلاسٹک کی تھیلیوں پر تو وہاں ہمارے حساب سے ب نہیں لگ جانا چاہیے تاکہ نہ کہ لوگ استعمال نہ بنے نہ استعمال ہو سکے پھر استعمال میں لائے لوگ اس ان سب چیزوں کو
ہمارے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی نقصان کرتا ہے ہم پھینک دیتے ہیں تو جانوروں کو
کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پھینٹ دیتے ہیں سڑکوں پہ کوڑا ڈال کے اس پہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوا گائےیں وغیرہ ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ پلاسٹک تھیلیاں بھی کھا جاتی ہیں اس سے ان کی دیکھو باڈی پہ توک پلاسٹک تو ایسی چیز ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ تو شریر میں گلتا بھی نہیں ہے
جی
وہی ہوتا ہے ہم لوگوں کو تو یہی ت سوچنا چاہیے کہ ہم اپ اپنے واتورن کو ان سب چیزوں سے کیسے سرکشت رکھ پائن سک سرکشت کر سکتے ہیں
اور سب سے زیادہ تو ہمیں بچوں پہ زیادہ دھیان دینا پڑ ہوتا ہے کہ بچوں کو اب اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے
بالکل ٹھیک پاپ نے
ہمیں جب ہم ابھی سے روکیں گے تبھی وہ مان
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے
جی
بچے کی کیا ہاں یہ دیکھو آپ بزرگوں پرہ بھی تو سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے اب بزرگ تو کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے پھر بھی پالوشن ہوا کے تھرو سانس لیتے ہیں ہم تھرو ہمارے بڈی کے شریر کے اندر وہ جاتا ہی جاتا ہے
جی اور یہ اے سی وی سی بھی ہوتے ہیں تو ان سے بھی پالوشن بہت زیادہ پھیلتا ہے
ہاں پھر اس سے دیکھو اب اتنی جو گرم ہوا نکلتی ہے باہر جات آج کل آپ نے دیکھا ہو مڈو وغیرہ میں تو سب میں زیادہ تر اے سی ہی لگی ہوتی ہیں وہ اب پھر ہوتا ہی ہے کہ ان سب چیزوں سے وہ بھی کیا کرے گرمی میں اب وہ ہوتا ہی ہے اور سارا اس سے یہ اثر تو ہمارے واتورن پر ہی پڑتا ہے ک فت ہے
جی بالکل
ہوں
یہ ہے کہ ہاں جی
نہیں وہ تو آپ نے ہاں جی ہاں جی وہ تو آپ نے بالکل الکل ٹھیک فرمایا
جی
چلو آپ سے بات تو ہمیں بھی پتا لگ گیا نا کہ آج کل دیکھو پالوشن کے کن کتنا کتنی گمبھیر سمسیائیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کتنی طرح کی بیماریاں لگ رہی ہیں
ہاں ہارٹ پیشنٹ کو ہ ہارٹ کی دقت ہو رہی ہے بہت دقت کتا
استھما دیکھو جن لوگوں کو استھما ہوتا ہے استھما والوں کو تو بہت زیادہ دکھ دقت ہوتی ہے کیونکہ ان کو تو ویسے ہی آ کو پتتا ہے سانس لینے کی بھی دقت ہوتی ہے تو پولوشن اگر زیادہ ہو جاتا ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس سے تو ان کو اور زیادہ تکلیف ہو یا پھر ان کو آپ کو پت ہے انہیلر وغیرہ لینا پڑتا ہے
جی اس لیے پالوشن بہت زیادہ ہے بس ویسے گاؤں میں اتنا پالوشن نہیں ہے
ہاں نہیں وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا گاؤں وغیرہ میں دیکھو آس پاس کھیت وغیرہ ہو ہیں ہریالی ہوتی ہے چاروں طرف تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہوا صاف صاف ہوتی ہے وہاں کی
جی
اب شہروں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولوشن کتنا زیادہ ہے
جی اور گاؤں میں تو تو یہ جیسے کاروبار یہ کارخانے بہت زیادہ ہی کم ہو ہیں مطلب ایسے اس ہی ریئر میں ہی دکھتے ہیں کہ کہیں کسی کے گھر میں ہے
بالکل ٹھیک تھا آپ نے گاؤں میں تو زیادہ تر ہم نے تو کبھی دیکھا کبھی نہیں کہ گاؤں میں کارخانے میں وغیرہ ہوتے ہیں جو بالکل گاؤں ہوتے ہیں ا جو تھوڑے سے مطلب شہروں میں آ جاتے ہیں وہاں پر تو پھر بھی آپ کو کبھی تھوڑا بہت دیکھنے مل بھی جاتا تا ہے وہ بھی تھوڑے بہت دھنے ملتے ہیں اب جیے ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہاں پر تو آپ کو پتا ہی ہے
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
کرکٹ بہت اچھا لگ
ٹھیک ہے میں اللہ حافظ دیکھ ل